آپ نے ہی کاٹا ہوگا بھائیجاد
میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں بھائی جان
میری تجھے پتہ ہے میں نے تجھے سات کال ضائع کی تھی
ہاں
تورے میری چودہ کی
چودہ ہو گیا تھے ٹھیک ہے پھر
ضایا
نہیں نہیں اتنا ہی رہنے تھے
ضائع ہو گیا بھائی جان
نہیں نہیں بس یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھے سمجھ آ گیا
بھائی جان ہمب کس بات پر بات کر رہے تھے ہم کر رہے تھے کہ ہماری کشمیر کو کس نے نظر دی
آآآ مجھے لگتا ہے تمیں نے دی ہوگی تم ہی زیادہ بولتے تھے نا چلو گھومنے جائیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے تم ہی نے نظر دی ہو
تم تو میری بھائی تو میرے بائی بات سن ہم جاتے تھے کہیں گھومنے پہاڑ پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہریالی ہوتی تھی خوشی ہوتی تھی فضا ہوتی تھی ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہوتا تھا آج اگر تو تو بائی جان جائے گا نا کسی پہاڑ پر اور تو دیکھ کتنی گندگی ہے
تو بولے گا چھاؤں ملتا کہیں میں چھاؤں میں بیٹھتا جل گیا
مطلب پہاڑ پر پیڑ ہے لیکن چھاؤں نہیں ہے ت جیاریی بات سمجھ پیڑ ہے لیکن چھاؤ نہیں ہے تم دیکھ کتنی گندگی ہے کری ہے انہوں نے
میں میں پچھلی بار گیا تھا ادھر پیر کی گلی
ہاں
تو وہاں پہ پتا ہے کیا مطلب وہاں پہ پیڑ کا نام و نشان ہی نہیں ہے تجھے لگے گا سیدھے تو ایک پہاڑ پہ آ آ گیا تو مگر وہ پہاڑ اس پہ گاس بھی نہیں ہے
ہمم اور رگستستان ہے
وہ ریگستان جیسا ہے
ہمم
پانی کا بھی نام و نشانی نہیں ہے
اب تو بول اب کیا پڑے گی اس کشمیر کو جہنم کی ہوا نہیں آئے گی تو کون سی ہوا آئے گی
پتہ ہے اور وہاں سے ہمیں جانا تھا ٹریکنگ کرنے کیا میں میں خدا کا شکر پڑھ رہا ہوں وہ ٹریک گ ہوئی ہی نہیں ہمیں چھوڑا ہی نہیں اگر وہ ٹریکنگ ہلچ سے ہمیں کرنی پڑتی نا بس
ہاں
میرے تو لگ جاتے
ارے میرے بھائی یہ دیکھا جو بھی اللہ تعالی کرتا ہے یہ وہ تو اچھے کے لیے ہی کرتا ہے اس کو معلوم تھا کہہ اگر تو ہمم
اور پتا ہے جو جوتا تھا نا مجھے
ہمم
مجھے تھا وہ جوتا تم نے میں دیکھا ہوگا گرین کلر کا جو مجھے ہوتا ہے
ہاں ہاں مجھے تو بالکل یاد ہے
وڈ وڈ لینڈ کا
ہاں ہاں بالکل
کیا مجھے تھا وہی جوتا لگا کہ مجھے لگا تھا وہ کیا اس میں کیا مسئلہ ہے ہمیں ٹریکنگ نہیں کی ہم تھوڑا مطلب تھوڑا نا تھوڑا اوپ چڑھے تاکہ ہم تھوڑا چائے وائے بنا سکیں مجھے اتنے میں ہی مطلب پیروں نے جواب دے دیا اس جوتے کی وجہ سے
ہوں
میں نے پھر مطلب گھر آ کے میں نے ایسے ہی ایک پرانا جوتا نا مطلب جو تھوڑا سپوورٹس ٹائپ تھا وہ جب ٹرائی کیا نا میں نے پیروں میں مجھے تو مجھے لگا اس سے مطلب نا ممکن ہے پہاڑ پر چڑھنا جو میں جوتا لگا کے گیا تھا نا اس سے میں مر جاتا ادھر
بالکل یہ بات تو درست آپ نے کہی آپ تو مار ہی جاتے
ہاں اور آپ کو ب بہت خوشی ہوتی
خوشی تو مجھے ہوگی اگر تو بارب د جاتا اگر تو تجھے خالی لگ جاتی مجھے تو خشی اس سے بھی ہوتی
ہاں صحیح بات ہے
چائے پی آپ ڈے
ہاں چائے پی میں سوچ رہا تھا یہاں پہ ایک چائے کا کپ رکھا ہے
یہ میں سوچ رہا تھا پھینکنے کا اگر تو آ سکتا ہے تجھے میں دے سکتا ہوں یہ
ہ اچھا تو یہ نظر تم نے مجھے کی
نہیں میں نے کہا میں نے تو تمہیں عزت بخشی
نہیں میری جان ایسا بالکل نہیں ہو سکتا
سیتے بول رہا ہوں مزہق کے بائے گ مطلب میں ادھر اکیلا ہوں
یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو
تو یہ تو تم اپنی یہ تو تم اپنی بیوی کو کہو نا
اور سلونا سلونا سناو سناو ادھر اب پاپ نے بنائی تھی چائے کیا بنائی ہے
جی بالکل مطلب پاپا ہے
نہیں پاپا گیا مطلب وہ نکلا نا صبح اس نے صبح بنان کی ن کھیتی چائے مگر اس نے اتنی چائے بنا کے رکھی تھی
کہ جیسے ہمیں بھنڈارا کرنا تھا اتنی پی جا سکتی تھی میں نے اتنی پی اب ایک بڑا کپ جتنی چائے بچی ہے
وہ گھر والے کہاں ہیں
اصل میں میری مما کی چاچی گزر گئی تھی تو وہ ادھری گئی ہیں ننال تو یہ اسکول میں ہے پاپا ادھر کام پہ ہے
بیو گ بو گو ہائے ہائے ہائے
او تجھے میں ایک بات بتاؤں گا کل میں گیا ادھر پاپا کے کام کی جگہ کیا اس کو اس کو اس کو رکھا ہے اس کو کسی دوسری جگہ پہ رکھا ہے
اور خواہوں کو بھی عذاب ہوتا ہے وہ مجھے وہاں سے آ کے مطلب جب میں وہاں پہ اس کو ا اس کے ساتھ ملنے گیا نا اس کو مطلب اتنا کام تھا مطلب اس کو ہمارے ساتھ ملنے کا
اچھا
اور میں گئے تھے ہم گئے تھے درگاہ نماز پڑنے
ہمم
ہم پھر وہیں سے گئے تھے اس کو نزر دینے وہ پتہ ہے اس کو مطلب نا وہ وہاں سے سے بھی کام یہاں س سے بھی کا اور وہاں پہ مطلب وہ ایک حساب سے جو ان کے افسر ہے نا وہ باہر کے ہے تو وہ تو تھوڑا کرپشن میں انوالوڈ ہے مطلب وہ گیسٹ ہاؤس میں اس کو رکھا ہے اوبو جی کو
ہاں
ریسپشن پر کیا مگر اس ریسپشن کی جگہ اس کو ایک تو تو یہ انٹری کرنی پڑتی ہے کون سا گیسٹ آیا کتنا نے دن رہا کب نکلے گا وغیرہ اور اس کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کتنا خرچہ ہوا ہم نے کیا کیا چیزیں مطلب پرچیز کیا کیا کیا اور اس کو یہ
کیا انکریمنٹ انکریز
نہیں سیلری کا کچھ انکریمنٹ نہیں یہی سیلری میں پاپا کو یہی بول رہا ہوں میں آپ کیوں خود کو اتنی ٹینشن لو گے جب آپ کو ادھر بھی اتنی ہی سیلری ہے ادھر بھی اتنی ہی سیلری ہے آپ ان کو بولو آپ آ کو کمپیوٹر نہیں آتا آپ کو کو عزاب ہو گیا کچھ ایسا بولو اپ واپس آ جاؤ اپنی جگہ اور وہاں پہ چھٹی بھی نہیں ہے چھٹی ان دا سینس وہاں پہ وہ چھٹی ٹی لے ہی نہیں سکتا ہے اس کو ہفتے کے ہفتے جانا ہے
نہیں نہیں اس کو بولو اگر مجھے لگا سیلری اگر انکریز ہوئی ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ پھر اپنی جگہ آئے
وہی وہی میں نے اس کو وہی وہ کل مجھ سے پھر پوچھ رہا تھا کیا کروں گا میں میں نے اس کو بولا ایک حساب سے آپ یہ اپنا ہوٹل مینیج کر رہے ہو فل ہوٹل آف مینیج کر رہے ہو یہاں تک یہ بھی مطلب بیڈنگ جو ہوتی ہے نا مطلب رضائی وغذائی وہ ڈرائی کلین والے کے پاس کب گئے ڈرائی کلین والے کو کتنا پیسہ ا دینا ہے اس کی بل وہ کب وہاں سے واپس لوانا ہے اس کا حساب
ہاں ہاں ہاں وہی نا مینج کرنا
یہ جو جھنجھٹ ہے نا اس سے اچھا نہیں ہے کہ اتنی جھجھٹ تو ہمیں اپنے مطلب اگر اپنا ہوٹل ہوتا ہے اتنی جھجھٹ تو اس کو بھی اٹھانی ہے اور اینڈ آخر میں کیا دے رہے ہیں آنکھیں میں دے رہے ہیں وہی جو اس کو ادھر پہ دے رہے تھے اینٹری کرنے کو گیٹ کے پاس
ادری اتنی سیلری نہیں نہیں یار نہیں اس اس کو بول تو اس کو بول تو اپنی جگہ آ جائے واپس اس کو
اور اگر اس تو اس یہ ادھر دو دو بندے ہوتے ہیں اگر دوسرے بندے نے کبھی چھٹی کی نا
ہاں
اس کو اس دن صبح اٹھ سے لے کر شام کے بارہ بجے تک ادری بیٹھنا ہے
ہاں دیکھا اب تو یہ تو بکواس ہے یار
میں نے اس کو بولا اس سے بہتر ہے یہ آپ کو مطلب تھوڑی دن جب تک نا مطلب میں سوچ رہا تھا خود کوئی میں نے اس کو نہیں بولا تو مجھے لگتا ہے مطلب نا وہ نہیں لگے گا اس کو نا
ہاں
ٹوب کو ادھر
ہاں ہاں
کیونکہ اس کو مت تھی عادت اس کو تھی عادت مطلب وہ
ہاں ہاں
اپنا وہ جو کارخان تھا ہمیں
ہاں ہاں
تو اس کو اب نہیں آتی ہے وہ چاپ لوسی مطلب وہاں پہ پتاہ کیا ہوتا وہاں پہ جو مطلب ان کا جو افسر ہے وہ تھوڑا شرابی ہے کیا ہے
ھمم
وہ کرتا ہے گپلہ گپلہ ان دا سینس اگر وہاں پہ کمرے ہیں نا دس پانچ کمرے بکنگ ہے اس کو پتہ ہے پانچ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا وہ الگ ہی سے باہر والے ہوٹلوں سے بات کر کے وہ پانچ کمرے دیتا ہے کس پہ کراائے پہ اور اس کی اٹری ہی نہیں ہے مطلب جب پاپا بول رہے ہیں مطلب جب اس کو فرسٹ سے رکھا ادھر پہلی تاریخ سے
ہاں
پہلی تاریخ سے ادھر پہ کوئی اینٹری ہی نہیں ہے جتنے مہینے ہیں وہ ساری انٹری غائب ہے
نہیں یار اس کو بول اب اگر نہیں یار اس کو بول اپنی ہی جگہ آ جائے گی کیونکہ مجھے لگا اگر
تو ادھر پہ اور اس نے یہ بولا دپن اس نے یہ بولا جب وہ نکلا تھا نا باہر
ہاں
کو کر رہا ہے اس کا افسر فون اس کے افسر کو کیا تھا تھاا رجسٹرن یہ فون
ھمم
مطلب اس رسپشن ڈیسک پر مطلب یہ اب نظر رکھ رہے ہیں سارے مطلب جتنے بھی رجسٹرار وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں ادھر وہ سارے رکھ رہے ہیں ادھر ہی ان کو پتہ ہے شاید کیمرہ میں ہمیں گاپلے دکھیں گے ہمیں کاپی کی اینٹری کیمرا میں دکھے گی ان کو لگتا ہے چور آئے گا وہ ماسک واسک لگا کے وہ چور کی شک ہووگی ان کو یہ نہیں پتا جو ان کو افسر ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ہی بات وات کر رہا ہوتا ہے وہی چور ہے
بالکل بالکل
پاپا نے بولا مجھے اب سمجھ آیا میں ا ان کو بولتا مگر مجھے کوئی فائد ہی نہیں ہے ان کو مط نا وہ
نہیں نہیں نہیں ان کو نہیں نہیں بولنا کچھ بھی نہیں ہے بولنا بس اتنا ہے کہ میں نہیں چلا سکتا ہوں کمپیوٹر اور مجھے پرابلم ہے آنکھوں میں تو بس میں اپنی ہی کام کروں گا اور کچھ بھی نہیں کسی بھی پریشانی میں نہیں اترنا
ہاں اس کو میں نے یہی بات برابر یہی بات بولی میں نے بو اس کو ہمیں یہ بولنا ہی نہیں ہے وہاں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا ہے ہمیں صرف یہ بولنا ہے ہمیں نہیں آتا ہے کمپیوٹر ومپیوٹر چلانا ہمیں اپنی ہی جگہ پہ واپس رکھو بس
بالکل بالکل بالکل یہ تو بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے آج پہلی بار اب پہلی بار اچھی صلاح دی ہے اپنے باپ کو ورنہ تو تو گوٹالے پر ہی تھا
میں بولا ہنگ کھا
بالکل بالکل
اور اگر پہ وہاں پہ مطلب جو اس کا مطلب افسر اگر وہ گپلا کرے گا نا وہ جو وہاں کا ڈائریکٹر ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک ہی مطلب گلاس میں وہ شراب پیتے ہیں دونوں حکومت اس کو اس کے خلاف جائے گا
نہیں نہیں نہیں
ج اگر وہاں پہ آپ کوئی غلطی ہوگی اس کو بول نہیں سکتے افسر کو کچھ پکڑ گئ کس کو
ہاں اسی کو
پکڑیں گے اس کو مگر یہ نہ اپنے افسر کو کچھ بول سکتا ہے نہ وہاں سے بول کچھ میں بولا اس کو یہ نہیں یہ نہیں لگے گا ہمیں
یہ ہاں بالکل یہ بکواس کام ہے
ہمیں یہ نہیں لگا ہمیں اپنی وہ جو ادر پہ عزت سکھھا رہے تھے
ھمم ھمم میں کہہ رہا تھا کہ اب کیا کر رہے ہیں ہم گھومنے جائیں کیا